ہیلو
ہیلو
کون ہے
ہاں آ رہی ہے میری آ رہی ہے آپ کو یہی اسٹارٹنگ ہمارا کوشن ہے
ہاں آرہی ہے اب سے مجھے ہی پانی پلانا اور یہ ٹیمپر بند کرو ایسے کیسے سارا دل دیا کا کبھی کبھی کسٹمر آ جاتے ہیں نا تو پھر میں اب ان کو نہیں پتا نا کہ میں کان میں ہیڈ فون لگائی ان کو کیا پتا کیا کر رہی
ہاں یہ تو ہے
آپ تو صحیح ہے آپ تو گریٹ آپ دونوں بھی کرتے بچوں کو سنبھالتے گریک دیکتے ہو یہ بھی ورک کرتے ہو
صحیح بات
صحیح میں
کر رہی ہو نا ایسے پانی کو اکیلے لے کے آیا نا کرنا پڑتا ہے اسکول سے آئے ہیں ابھی یہ گھر پہ تو ٹی وی دیکھ لیتے ہیں ابھی گھر پہ ہے گھر سے باہر ہے تو ایک کو فون دو ہے میرے پاس
ہاں
تھوڑی دیر دیکھلو ٹائم پاس ہو جائے گا پھر ابھی ایک تین بجے ٹیشن کا ٹائم ہو جائے گا ان کا
اچھا ٹیوشن میں آپ ہی کی جگہ ہے سنلے
نہیں ٹیوشن کے پاس میں ہی ہے تو چلے جائیں گے ہم
اچھا اس سے
کافی نہیں ہے زیادہ دور نہیں
بس میں تو زیادہ اچھا ہے تو ٹینشن ہی نہیں رہتی
ہاں مطلب وہ سڑک وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہے پاس میں ہے تو گومتے گھومتے چلے گۓ ہیں
ہمم یہ تو صحیح ہے
آپ گورنمنٹ جاب کی تیاری کر رہے ہو یا ایسے ہی
نہیں نہیں ایسے ہی یہ گورنمنٹ جاب نہیں رہتی اس کو ڈائریکٹ جیسے انجینئرنگ رہتی ہے نا انجینئرس
ہاں
ویسی ای سی اے سی کی انجینئرنگ مطلب کہ وہی کمپنیز میں نوکری ملتی ہے انجینئرنگ لائک ساف نی ڈویلپمنٹ پروگرامنگ ایپ بنانا ویب سائٹ بنانا یہ ساری چیزیں
اچھا کارڈ جیسے وزیٹنگ کارڈ وغیرہ ہو گیا کچھ بوڈ وغیرہ سپنچ اور
نہیں نہیں جیسے ویب سائٹ مطلب کی جیسا ابھی رہتے ہیں نا کہ ایپ لانچ ہونے سے پہلے ایک ویب سائٹ رہتا ہے ان کا ڈٹ ایپ ایپ سے پہلے ایک ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے نا وہ ویب سائٹ وہ ویب سائٹ بنانا ایپ بنانا امیزون فلپ کارٹ کیسے ہے نا ایسے ایپ راپیڈو وہ وغیرہ زومیٹو ڈومینوز ہاں اس کو ٹریکنگ کرنا یہ ساری چیزیں اس میں سیک سکھاتے ہے ابھی ایم سی اے میں
واپسی کی تیاری کر رہے ہووہ سب اتا ہے آپ کو ایک بنانا وغیرہ آتا ہے
ہاں ہاں
کیک بنا لیتے ہو آپ
ہاں
اس کے پیسے لگتے ہیں فری میں بنتا ہے
کیسے لگتا ہے
ا ہا ہا و ہاں اس کے اندر فیچرس وغیرہ اتنا زیادہ نہیں لگتی ہے لیکن زیادہ نہیں میں کبھی بنائی نہیں ابھی یہ جو پروفی شن سیکھ رہی ہو نا اس کے بعد بتا سکتی ہو
بھیا فون دیتا ہے
کیا آپ کو بنانا تھا
اوئی رکھ دے ایی فون کو رکھ دے نہیں باہر کھیل لو فون نہیں دیکھنا رکھ دو گا گاڑی چلالے چارج پے لگا دے گاڑی صحیح ہے نا کچھ نہ کچھ اسکل تو ہونا چاہیے مطلب کہ اپنا خود کا کر سکے مجھے میم ایکچولی ہسبینڈ کماتے ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر پھر ان سے مانگنا پڑسکتا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا
ہاں یہ تو میرا بھی یہی ہے کہ ابھی میرے ان فیوچر ابھی تو کچھ نہیں ابھی تو بس ٹھیک ہے لیو ان فیوچر کی
وہاں پر اچھا نہیں لگتا ہے میم ضرورت تو ہر چیز کی پڑتی ہے
میں تو اتنا پیچھے پڑتی ہوں شگفتہ دیدی کے ایے ہے کہ وہ ہے اے ہے وہ ہے اتنا سر کھاتی اتنا کو پاپ بچاری وہ کچھ مجھے بولتی ہی نہیں وہ اچھے سے سمجھا تے ایسا نہیں ویسا ایسا نہیں ویسا لیکن وہ بہت زیادہ اتنا ہیلپ کرو اتنا سر کھاتی ہے ان کا آ ہ
اچھا کے وہ مطلب انگیجمنٹ ہو رکھی ہوگی ہے نا
نہی کس کی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں
اچھا آپ کیا سوچی کہ کیا پتہ تکسی کی تو ہو رکھی تھی آپ کی یا کسی اور کی
نہیں پتہ ہے کس کی
ہاں مما کیونکہ وہ مجھے بتائے تھے میڈم سے وہ ان کا جو پیسہ ہے ان کے فیونسی کے اس میں جاتا ہے ایسا بول رہی تھی پتہ نہیں کس کی بات کر رہی تھی د دماغ سے نکل
کیا پتہ میرا تو نہیں ہوگا تو میں بتاؤں گی اس میں کیا چھپانے کی بات
ہاں وہ تو چھپا بھی لوگے تو ہمیں کیا مطلب اب چھوپاؤ یا بتاؤ آپ تو اتنا دور ہو میرے سے
پھر بھی بتانا تو پڑیے گا اتنا کلوز ہو چکے ہیں اس میں یہ ہوئی توئی دی تو نہیں اس میں کیا نارمل ہی ہے
ہاں اس کا پتہ چل ہی جائے گا
میں تو بولی میرے گھر میں بولی میں بولی جب تک میں سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں بنتی جب تک کچھ نہیں
ہاں صحیح ہے ارے صحیح ہے ہم لوگوں کی شادی ہو گئی ہم لوگ پسٹا رہے ہیں کہ پہلے ہمیں انڈیپینڈنٹ جاتے اچھے سے اچھا سا گروم مل جاتا پھر شادی کرتے صحیح رہتا اب تمہارا صحیح ہے اب تم اپنا دیکھ لو تھوڑا بہت کچھ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد شادی تو کیا کرنی ہے زندگی بھر کبھی نہ کبھی کنوارے تو رہنے والے ہیں نہیں جھمیلا ہے ایک طریقے کا
ہاں اگر نہیں کرے تو لوگوکے
یہ ہماری آدھی زندگی جنڈ ہوگئی ہے
اور پھر زندگی جہنڈ ہے پھر بھی گھمنڈ ہے
کیونکہ جو بھی ہے یہی ہے آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے کیا کرے بتاؤ
پکڑ لینا ہی پڑے گا تو کتنا بھی ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے چھوڑ ہی نہیں سکتے
نی چھوڈتا چھوڑی نہیں کرتے ہیں کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے اب دو دو بچے ہو گئے ہیں
ہوں
بچوں کی ذمہ داریاں اور سبکے جھگڑے ہی ہے
ہوں دونوں بھی لائف بیٹر ہی ہے بٹ زیادہ بیٹر سنگل ہی ہے
ہاں سنگل کا صحیح ہے اپنا کہیں جاؤ کہیں آؤ کتنا کماؤ کتنا خرچ کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اپنا دیکھو آرام سے بٹ شادی میں تو ہر چیز کا حساب لو حساب دو یہ مطلب گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے ایک طرف سے بلکل نہیں چلتی
یہ تو جو اور ایک ہے نا مجھے ابھی گروپ میں سینڈ کیا نا میں جس کے کال پے بات نا میرے سے مجھے اس کو بولی ہو کہ اسکپ نکال کہ بھیج دو رومن میں میں بھی کال پہ ہوں اس سے بات کرتی ہوں تو بولتی ہے کہ مجھے ہی نکال کے دو مجھے ہی نکال کے دو بول ری مجھے یہ بول ری کیوں نکالنے نہیں آتا کیا مجھے ہی الٹا پوچ رہی ہے وہ
پیپر آگیا پاگل عورت ہے یا تو پھر اس نے کیا نہیں ہوگا تو کیا نام ہے اس کا
ثانیہ
ہاں یہ اسکے
انلا مجھے ایسی عورت کو کیوں دے کے پتا
ابھی گروپ میں میم اسی کی تو بات کر رہی تھی کہ پورا کنٹینیو دس منٹ اس میں نہیں کیا تھا پھر آل وسٹ ہوئی ہے اب نہ تو اس کا کچھ بنا نہ اس کا کچھ بنا ہو جب پیسے دینے کی بات آئے گی سینئر کو تو پھر بولے گی میرا تو ایک حصہ آیا میرا توصہ
اسکا ہی بول رہے تھے کیا وہ میم
ہاں اس ہاں اسی کا بول رہے
تو وہی تو میں تو بولی کہ وہ بولی کہ میں جس کی بنی جو میری بنی تھی اس نے مجھے سینڈ کیا تھا یہ پھر میں بولی اس نے سینڈ کیا تھا ٹھیک ہے وہ ہندی میں سینڈ کی میں بولی کہ رومن ہندی میں نکالو انگلش میں زیادہ اچھا رہے گا تو بولتی کہ کیا کیا بولی وہ کچھ تو بولی ہے وہ ایک ورڈ رکو میں دیکھتی ہوں کیا بولی آ ں اس میں کیا دقت ہے کر کے بولی مجھے اتنا کچھ پتا نہیں ہے بھائی ایسا ہی کرو ک کہ بول رہی مجھے الٹا
آپ ابھی جب سے کال کرو نا تو اس سے پہلے ان سے بات کر لینا کہ اسکرپٹ نکال کے سینڈ کرو اور دس منٹ ت سین کرنا
میں اس کو ویسے ہی بولی ابھی میں ابھی آپ سے جب بات کری ہوں نا جب سے میں خود ہی اس کو میسج کی
میں خود ہی اس کو میسج کی کہ کیا میں کوشن مارک رات میں میم بولے تھی کہ میں میسج کی رات میں مارننگ میں میسجوں خود میسج کی نہیں ابھی تو مجھے ذمہ داری دی ہے میں ہی کرنا بول کے میں کوشن مارک ڈالی کہ ہا یے کر کے
ہو گئی نا میری تو سات کال بچی ہے ہو جائے گی ابھی میں نے دویا سے کری ہے صبیحہ سے اور میں آپ کو کنفرم کر کے بتاتی ہوں ابھی میں دیکھتی ہوں میرے پاس کتنا کیا ہے ہاں ہاں تو اس کے بعد ساریا فری ہو جائے گی اور میں بھی فری ہو جاؤں گی تو پھر میں بھی کر لوں گی چار پانچ صبیحہ ساریا کے ساتھ کر لینا ہاں کوئی بات نہیں جلدی فری ہوجاؤ میرا تو ہونے والا ابھی چار پانچ کال بچتی تو میں ساریا کو کال کر لیتی ہوں پھر ہو جائے گی کمپلیٹ اسی کے ساتھ کروں گی پہلے لگ نہیں رہا تھا نا